ہلو
ہیلو
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم
اور بتاؤ کیا حال چال
بس حملہ کی خیر ہے
اللہ کہ رے
ھمم
اور کھانا پینا ہو گیا
ل
کیا ابھی نہیں آیا ہم میں سونا لے کے کیا
پانی گرانی ہو پانی گرانی ہو
ا تو بادل کیایا رہ تو بادل کیا گا ہے پالی دل بھی رہ ہے
ا نے تو پانچ چھ بجے چ یا سات بجے سے جی درت ہے
مت کیتی رہ ہے
ہاں
ادھر نہیں گر رہا ہے بھائی جدھر پانی کی ضرورت ہے ادھر گر ہی نہیں رہا ہے گاؤں میں گر تب ن دھان پتا جاتے آد دن بتے ہیں ابھی دو تین دھان بہن ہو سب
ہ
ابھی ہے نا نہیں گرے گا چار پانچ دن تو گرے گا پاپا کل بات سومار منگل کے آئیں گے پاپا گھر
کہاں سے
کام کرل
ھمم
بدھ بدھ کی پوجا کرنا ہے گھر
تاکہ
ا بل جےر گچھا مات
ھممم
پھر ب بھے کہ مھ ہی مل رہ ہے
اچھا
ب بار در پ جائی مھا
ھمم
اور پھر ہے کہ یہ ھیک ک بار پھر پانی گرے گا تو کام ہوگا
ہی
ھا سات ہزار روپیہ مل جاتا نٹ موبائل والا ہو جاتا
بابو جی سے مانگ کم کے تو اتے ہوت
ارے دیکھتی ہے ہمارے بھی اتنا پیس ہوتا ہے نا
ھممم
ہمرے بھی رہتا ہے لیکن یہ دقت یہ ہے نا
ھممم
ہمارا بھی تو آئے گا لیکن دقت یہ ہے کہ دھان روپوان دھان روپوانا ہے تو دھان روپنے میں کئی کم سات آٹھ ہزار روپیہ لگ جائے گا آند جیاادگرتکا
بڈی پانی
ہاں ہاں ہاں آیا ہاں
ہاں
توب نا آوج پورا آا تھ تھا
تخنی تو تو نہ کہت پانی گرت ہوا تخنی پچھلاوا
ہاں ہاں ہاں
ای سمے ار سے پہل ہی سے گرتے ہے یہ گرتے ہے یہ گرتے رک رکے کے نام ہے ن نا
ہ ہ ہو موبائل ہے نا رے بھائی د ن کا ہوگا کہ ہم بتائ اس کو پک لگتا ہے پٹ چھوڑ گئے س تو نہیں لیا آئے گا نا پھا
پھر تو لیےبےا کرتا کیس بنا موبائل کر رہوااہ اننے ا کر کررضہ لے کے ل ل لیے نا کروا ہے
کر گھر گھرے والی کھیر میں مجا جتا ت تو سا دیک دے کا کرو پت نہیں والے کھ چلتا ورے اوڈی آؤ گ بنی ہاں ہاں گھر جؤ بڑیا ن کرا کیا کر
ھمم
یہ تو ہے کہ کم سے کم کھیل تو رہے نا بڑیا سے
ہوں لیکن سیمسنگو بہت بہت سال ساتھ دلو ن رے
س سم ہم پود کے لے لے کےیا ا اتنا
جی
ایکے ہم چلے لےے ہما ساتھ د ل آا تو تو م تین چار منے چلے گی گے
ہاں ا بول
لائنے کٹ گیا ہو
جاں
کا بتائے لائن کٹ نہیں دے گا کوئی پتا نہیں پانی بھیگل تھا تب صحیح تھا
پانی ت
ب فٹا ہاؤ
کابول کیا ہونا بول ن بول کم بول
ہاں ہاں
اور بتاؤ میاں
اور کیا بت ہے میا لائن کٹ گیا
آواز جئی تھ
ہاں
گوننجت نا نا دوپاران کو جائے
نہ ہاں ہمر آواز کہے تھے ٹکر کے آ جات ہے
تو ری موبائلوں ٹکر کے جیت ہوا
ہوں
ابھی ہو
ہاں ن ا بھیین
میں ابھی آ تھا
یہ کم آا تھا پہلے سے ٹھیک تھا
بتاتاب کو
ہاں
موبائل وا بولتا ہو تو کا اسپکر ل سسٹم نہیںا ہے کر میں
اچھا
تو ا ایک بوھ بھوٹ سا کنٹ کر دو تو اسپیکر میں آج ہے م بہر بنا کان سٹ ہوول تو موبائل وہ اس ہ
اچھا ہاں ایک ملا ہے اس کی اس کرر کے اچھی لے لے ایپوا میں
ہوں ہ
اتنے چلتے ہیں
تو بولو تو تو وہ ہوو مکو چالو ہوا ہے یہلا دونوں چالو ہو کوئی دور رکھ موبائل موبائلو دور رکھ چ بلوتوھ ہوا تب ایکگو آ جات دونوں صاف رہ توٹکرے رہ ج
وہ ا ہیی بات تھا تھا
دونوں مک کہ کے آواز بھیجے
ہمر ہیڈ فون ا چلتے اس لائن دیتیےؤ
ویں دگتیں
پانی گری رہنے آلو
تھھنڈا وہ م میںا ن نہاا مننا کرے گرمی ر رہتا تو مزا آتا ن نہ ہوا
یہ تو ہ یہ تو بات ہے
ہاں
آار تو لکھ لےگو نیوز لا تو
نہیں ہے لائن ہونا ہے آدھا گھٹہ
نہیں لائن دلے پتنی نے سک نے سکول مالک پتی کو سانپ سے ڈھسوا کر مارا آدھی رات بستر پر سانپ چھوڑا لو میرج کی تھی میرٹھ میں شادی سے وین ڈرائیور سے افیئر تھا
ہ
بتتا ہو گیا کا زندگی آ گیاو
ہوں
ج
ہاں ایگو ہ اھی پ پوائنٹ ہو ڈالٹے گنج میں فھول اوروکے میں ملل رہت ہوں
ہاں کمپیوٹر پونٹ ہے کمپٹر پونٹ ریل میں دھ لیےی ہاں
اا پرویش کر
بووال سک ہوں
اپوں لیے چپکا د کہیں کہ ہمارے لیے یہ
نہ سر بنگ کرا کہ تھ کہ ٹک دیا پیسو لے لیا پیسو نہ دیتا تھیں
پورا پیسہ لے لیے پہلے
تھا نا ٹکیا ہینگ کر رہا ہےود سے لتاھی نا ینکر دیتاب پتا چلتا
تو اپنے سے لیتے تھے
پندرہ ہزار توک کوئی لا
نہ پیسہ آئیتے ہے اسکول ل لینے آئتے ہے
اس لی وال ن آائی کا س میرا ہھوں سے پیسہ مانگا ہوتے
تو کل اسکلی چلاؤتا تھا یہ بھ یہ نہ کرے تو
لینا چاہتی ا تو بیٹو بیٹییا میں بی خرچہ ہے ا بیٹو بیٹی بہت تیز ہتی ا آئی تی آئیب جانا ہے
کاں آئیتی آئیتییگ ال
آکسفورڈ میں پڑھا ہے پہلے پڑھا لے سن جیویئر میں
اب ایکسپورٹ میں جائے لگلے ایکسپورٹ میں بڑھیا ہے یار اسک فیمس میں
میںس یہ تھی میںس ا
ہلو ہاں
آوج ہےئے تو
ہاں
تم بتییائی ل س وہا جائیىو گے
نہ
ہلو
ن وہ وئی ن ا ل خالی ا ا بوللی سےند
ایکو فون آ ل اا اٹھائی لو
کہاں سے فون آئی ہو تو
کھاناوا کائےلا رے لانلا
او آ ل لو
جال ابر رہ پھر گمچی اوڑ کے جائیں گے
زیادہ پانی گر رہا ہے رے پگ جائے گا
اور بھی کم ہو ج
ای چھہ لے لو فرسٹ کلاس
سب تو ہمار پیسہ ہےے کئی ل بھی نہیں آ
سو ڈیھ سو روپ انناالس کائی نہیں خرامی
برسات ختم ہو گ تو اچ چھا تو نہیں
برسات تو ا بھیھی ختم کہاں ہو ہے ابھی تین مہینے ک دو مہین بھی آ گ ہے اگست ستمبرس سے اکتوبر تک
ہیلو
ہاں
ورساد م میں ہیتمولل ری
وہی کہاں ختم ہو جب دو مہینے پیسوں ابا اڑھائی مہینہ
ہوں
اگست ستمبر اکٹوبر مل تو تین مہین کم بیسی سمجھا